وسلام اور سب خیریت سے ہے
ہاں سب خیریت سے ہے اور آپ بتائیے سب خیریت سے ہے
جی الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں
اور کیا ہورا
کچھ نہیں بس بس بیٹھی تھی ایسی کچھ سو یہ کر رہی تھی میں تھوڑا کڑھائی یہ سب کرتی ہوں نا تھوڑا مجھے بس پسند ہے یہ سب کرنا کپڑے سلنا یہ سب ہاں کڑھائی بنائی کپڑے سلنا
آں ہاں ڈیزائن کرتے کیا آپ بس نارمل سیتی ہیں
مطلب ڈیزائن بھی کر لیتی ہوں اور سل بھی لیتی ہوں
او ہو اچھا انٹرسٹ ہے کب سے آپ
تاہے مطلب ڈیزائن مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ڈیزائنر جیسا بننا
ہوں ہمم
ہاں وہی تو مجھے اچھا لگتا ہے تو میں کرتی ہوں اھ ایک شوق ہوتا ہے نا وہی شوق ہے میرا
او ہو پھر آپ کب سے کر رہی ہیں یہ مطلب یہ ہوببئ آپ کی کب سے چل رہی ہے
میں یہ بہت دن سے کر رہی ہوں تقریبن چار پانچ سال سے مطلب سلائی کرتی ہوں مطلب ایسا ہے کہ مطلب کوئی بھی ڈیزائن آپ دے دو کوئی بھی کچھ بھی دے دو میں ایک دم بالکل ویسی ڈٹکٹو اتار دوں گی
اچھا مطلب ایکسپیریئنس ہو گیا آپ کو کافی زیادہ
ہاں ایکسپیرئنس ہو گیا لیکن وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے تھوڑا جیسے بڑے بڑے ڈیزائنر لوگ اپنے ہی ڈریس کو ڈیزائن کرتے پورا ورک یہ سب کے ساتھ امبرائڈری یہ سب سب تھا مجھے مطلب لگتا ہے میں بھی ویسے ہی کر لوں میں بھی ویسے ہی سیکھ لوں
ہاں تو سیکھ جاؤ گی آپ کو تو آتا ہے نا اچھا خاسہ آتا ہے آپ کو
ہاں مجھے تو آتا ہے لیکن وہی امبرائڈری کے لیے ٹائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ لیتا ہے ٹائم امبرائڈری میں وہ لوگ کیا ہے ورکر رکھ تے ہیں پانچ دس ایک ہی کپڑے میں کام کرتے ہیں زری یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو بھی کروانا رہ تا
ہوں ہوں
اکیلے اکیلے سے مطلب کرنے میں کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ڈیفیکلٹی آتا ہے
ہاں شروعات میں تو لیکن وہ لوگ بھی اکیلے ہی کرتے ہوں گے پکا
ہوں ابھی ہوں اور ایک وہ لڑ کی ہے نا کیا نام ہے اس کا نینسی تیاگی ہے نا نام شاید اس کا
او ہو
اس کو کہاں کوئی جانتا تھا ل یکن اب وہ کتنی مطلب ڈیزائنر ایک دم ا کانس میں گئی ہے وہاں گئی وہاں گئی اس کا مطلب ڈریس اب کہہ رہی پررینکا چوپڑا بھی کہ اس کے لیے ڈیزائن کرنے کے لیے
ویسے بہت بڑی ڈیزائنر بن گئی ہے وہ
ہاں
مجھے تو پتا بھی نہیں تھا لیکن ایک دن ایسے ریلس آیا کہ کیا نام ہے اس کو بلایا گیا ہے کانس فیسٹیول نینسی تیاگی کو تب مجھے پتا چلا یہ ڈیزائنر ہے اتی بڑی
ہاں نہیں پہلے نہیں تھی نا پہلے نارمل مطلب کہ ڈیزائن جیسے میں کیسے مطلب ڈیزائن سلتی ولتی ہوں ویسی وہ بھی کرتی ہے اور وہ نا ریل بنا کر کے ڈال دی تی ہے انسٹاگرام ہو گیا فیس بک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا سب پہ ڈال جاتی تھی اب فالوورس بڑھتے گئے سب کے پاس جاتے گئے مطلب مطلب انسٹا گرام کا ایلگورتم ہے نہ کی مطلب اور وہی پاپولیرٹی ملا اس کو تو پھر وہ ایک دم سرخیوں میں آ گئی سب کے یہ میں آ گئی
ہوں ہمم
ورنہ کہاں اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا تو اس کو کوئی جانتا نہیں جانتا کوئی بہت سارا ایسا آؤٹ سائڈر ہے جس کو مطلب کہ کوئی نہیں جانتے لیکن مطلب سوشل میڈیا اور یہ سب سے ایک دم ابھر کے آ گئے سامنے
ہوں ہوں بہت سارے ہو گیا جیسے کہ مطلب بالی ووڈ وغیرہ میں پہلے دکھاتا تھا ڈیزائنر لوگ وہی جو ہائی فائی ڈیزائنر رہتا تھا جو پہلے سے ہی ڈیزائنر کا مطلب پورے مارکیٹ میں ہولڈ رکھ تتا انیں لوگ کا کپڑا پہنتے تھے بالی ووڈ والے انیں کا وہ سب چلتا تھا اب دیکھو سوشل میڈیا کے کارن الگ الگ ڈیزائنر آگیا الگ الگ ڈیزائن ایک سے ایک ڈیزائن نکالنے لگے تو
نہیں ہاں ہاں بولیے آپ بولیے
ہاں تو مطلب سوشل میڈیا سے بہت پھیل جاتا ہے میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بناتی ہیں کچھ بھی سلی کڑھائی بنائی تو اس کو تھوڑا بہت ویڈیو چھوٹا موٹا ڈال کے ڈالا کریے مطلب ایسے میں کچھ ہو یا نہ ہو یہ تو پتا نہیں لیکن ا وہ ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا پاپولیرٹی ملتا ہے تو آپ کوئی فائدہ ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو ان فیوچر اگر آپ کو کسی کرئر پرسو کرنا ہے تو آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے اس چیز سے
ہوں نہیں تم تو سوچتی ہوں لیکن وہی ہے نا کہ جیسے ان سب چیزوں پہ جیسے کچھ بھی ہو گیا انسٹاگرام فیس بک خاص کی یوٹیوب تو سب پہ نا اگر جیسے مطلب وہ نا ریئل کانٹینٹ کو مطلب یہ کر تے ہیں
ہوں ہوں
بھی دیتے ہیں تو ریئل کنٹینٹ تو ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ مطلب فیس یہ سب مطلب فیس لیس میں چاہتی ہوں اور فیس لیس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جلدی مطلب مونیٹائز نہیں ہوتا چینل ویسے تو یہ سب چیز میں بہت
ارے میں نے دیکھے یوٹیوبر یوٹیوبر کہہ رہا ہوں میں بہت سارے یٹیوبر بھی دیکھے پھر انسٹاگرام میں بھی دیکھے ہے کہ وہ لوگ اپنا جیسے ڈیزائن کا آپ بتا رہی ہو کہ فیس دکھانا پڑے گا میں نے بہت سارے بھی دیکھے ہے کہ جو بنا فیس دکھا ہے بس ڈیزائن دکھاتے ہیں اور پھر مطلب جو بھی رہتا ہے کیا کہتے ہیں ا وہ رہتا ہے نا پتلا اس میں پہنا کے پھر اس پہ ڈالتا ہے تو اس کے بھی بہت ہیٹ ہوتا ہے ریل اور ان کو بھی بہت بڑ زیادہ ریچ بڑھتی ہے
ہاں وہ بات تو ہے مطلب تو لیکن یہی ہے کہ مطلب کہ آپ کیسے کس طرح سے یہ کر رہے ہو معنی رکھتا ہے نا کہ آپ اچھا کنٹینٹ دے رہے ہو کہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں فالتو میں اپ ٹائم ویسٹ کرنے والا کنٹینٹ دے رہے ہو
وہی بات ہے جیسے آپ کے دماغ میں بھی بہت ساری ڈیزائن ہوتی ہوگی کپڑوں سے لے کے ہر چیز کی تو آپ کی جو بھی یونک ڈیزائن ہے اس کو نکالو اور پھر اس کا ڈیزائن بناؤ اور پھر مطلب بنا کے پھر ڈالو سوشل میڈیا میں بہت آپ کو چلے گا اگر آپ کے مطلب وہ ہے کیا کہتے ہیں کیوروسٹی بنانے میں یہ سب میں تو کیونکہ جس کے اندر رہتا ہے وہ لوگ کا بہت چلتا ہے یہ سب چیز
ہوں تو یہ میں بھی میں تو میں بھی سوچ رہی تھی پر وہی ہے کہ مطلب مطلب سب ایک ساتھ نہیں فوکس ہو پائے گا نا وہ تو اس میں ٹائم لگے گا ویڈیو بنانا ویڈیو ایڈٹ کرنا اس کے بعد پھر پلیٹ فارم پہ ڈالنا پھر پلیٹ فارم کو ہینڈل کرنا سب کچھ مطلب یہ ایک س ایک ساتھ مطلب مجھے تھوڑا یہ لگتا ہے حالانکہ شروع میں کوئی بھی ہاں حالانکہ شروع میں کوئی بھی ایڈیٹنگ ہاں ہاں ایڈیٹنگ ہو گیا ویڈیو شوٹ یہ سب کے لیے کوئی رکھتا نہیں ہے کسی کو
ہوں بولتے رہے اسٹارٹنگ میں تھوڑا ہارڈ لک ہوتا ہے اور اسٹارٹنگ میں تھوڑا لو بھی ایڈیٹنگ رہتی ہے اتتی کچھ خاص ایڈیٹنگ نہیں رہتی جتنا بھی اب بڑے بڑے ڈیزائنر دیکھ لو بڑے بڑے انسٹاگرام پہ انفلوئنسر کو دیکھ لو یوٹیوب پہ وہ دیکھو یک لو کنٹینٹ کریٹر کو دیکھ لو وہ سب کے سب مطلب شروع میں تو خود سے ایڈیٹنگ کرتے تھے خود سے سب کچھ کرنا پڑتا تھا ان کو کیمرا سیٹ اپ سے لے کے ہر کچھ میں اور ان کے اسٹارٹنگ کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی اتنی کچھ خاص نہیں رہتی تھی جیسے تیسے کر کے بنا دیتے تھے لیکن دھیرے دھیرے جب ان کا چینل چل لے ہاں دھیرے دھیرے ان کا چینل چلنے لگا پیسے آنے لگے تو ان لوگ نے ہائر کر لیا ہے ویڈیو ایڈیٹر کو ہائر کر لیا تھمبنیل ڈیزائنر کو ہائر کر لیا اسکرپٹ آٹر کو ہائر کر لیا اور جیسے جیسے ہو جاتا پھر جیسے کہ اگر آگے ہی ان فیوچر جا کے اگر آپ وہ چل گیا اگر آپ نے بنایا تو تو اگر آپ کو چل گیا تو آپ بھی ہائر کر سکتی ہو کیونکہ ایک بار جب انکم آنے لگتا ہے تو انسان مطلب ایکس پینڈ کرنے کا سوچتا ہے نا
ہوں وہی بات ہے اور پھر یہ ہوپ بھی آنے لگتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے مطلب مجھے کرناچائیے تھوڑا ایک وہ ہو جاتا ہے جیسے تھوڑا مطلب ملنے لگتا ہے تووہ کچھ بھی اگر مطلب مونیٹائز ہو کے پیسے آنے لگیں گے تو پھر وہ لگ ہوتاہے نا کہ نہیں یہ مجھے ملنے لگا مجھے اس پہ فوکس کرنا چائیے
ہاں لیکن یہ ہے کہ مونیٹائیزیشن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے دو تین مہینے یا تو چار مہینے کبھی کبھی چھ سات مہینے بھی ہو لگ جاتے ہیں منیٹائیزیشن میں لیکن یہ ہے کہ تب تک آپ کو بالکل کنسسٹینٹلی رول ڈالنا رہیں گا یار مطلب روز نہیں ہوا تو ایک دن چھوڑ ایک دن ڈالنا ہوگا لیکن کوالٹی رہنا چاہیے کنٹینٹ میں ایکٹو رہنا پڑے گا اپنا سوشل میڈیا میں مطلب کچھ مہینے اور ہائی کوالٹی کا کنٹینٹ ڈالوگی نا تو آپ کا تو چلیں گا اگر آپ ٹرائی کرو تو
ہاں وہی میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی کروں
ہاں کرنے چاہیے کیونکہ مطلب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہوگا
ہاں اور یہ بھی ہے کہ مطلب میرے یہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے یہ بھی اچھا رہے گا اگر کوئی نیو یہ ہے مطلب کہ جو سیکھ رہیں ہےان کو مطلب شروع سے اگر میں مطلب ایک دم بیسک سے شروع کرونگی کسی کو بتانا تو اس کے لیے بھی اچھا رہےگا نا کہ ان کو مطلب کہ گائیڈ مل جائے گا ان کو کچھ بھی ہوجائے گا
پتاچلا جیسے ہم لوگ نے سیکھا ہے سوشل میڈیا سے سیکھا یوٹیوب سے سیکھا بہت ساری چیز جیسے کہ ہم لوگ کو بہت جیسے ایک ٹائم پہ تو پڑھائی لکھائی آن لائن ہو گئی تھی تب لوگ نے سیکھا تھا الگ الگ طریقے سے سوشل میڈیا کے جیسے یوٹیوب سے ہم لوگوں نے سیکھا تھا پڑھنا لکھنا ہوں
اچھا ہے مطلب میں بھی اگر مجھے کوئی چیز میں ڈاؤٹ لگتا ہے یا کچھ بھی لگتا ہے میں فٹ سے سوشل میڈیا اٹھاتی ہوں یوٹیوب کرتی ہوں کر لیتی ہوں سرچ مار لیتی ہوں جیسے اب مجھے کچھ بنانا ہے اب ایسا تو نہیں ہر چیز مجھے آئے یہ ہر چیز میں بنا ہی لوں
وہی اتا ہے اور کبھی کبھی کچھ نیا بنانے کا بھی من کرتا ہے جس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے
ہاں تو میں کیا کرتی ہوں وہ کھولتی ہوں یوٹیوب اور پورا ریسیپی دیکھ لیتی ہوں
ہاں ضروری بھی ہے الگ الگ چیزیں ٹرائی کرنا ضروری کیونکہ ایک ہی چیز میں انسان کو
لیکن یہ بات بھی ہے کہ مطلب یوٹیوب پہ یا کسی پہ بھی پورا ایک دم یہ نہیں کرنا خاص کر کے جیسے آپ ریسیپی ٹرائی کر رہیں ہے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اور بھی چیز جیسے آپ کوئی گھریلو ن نسخے اپنا رہیں ہو کہ اچھا گورا ہونے کے لیے یہ کرے وہ کرے تو یہ سب چیز کے لیے نا تھوڑا اپنا دماغ لگانا چاہیے
اچھا ہاں ہوں مطلب جو وہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں جو بھی جس چیز کے لیے کوئی پروفیشنل کی ضرورت ہے تو وہ چیز پہ زیادہ جلدی یقین نہ کرنا چاہیے
ہوں وہئی تو وہ کئی لوگ کو میں نے سنا ہے نا مطلب ایک کمنٹ بھی دیکھتی ہوں
ہوں ہوں
تو مطلب کہ ہے نا اس میں کئی لوگ بولتے ہیں نہیں یہ چیز کو مطلب نا نا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو میں وہ کمنٹ بھی میں کھول کے دیکھتی ہوں کئی لوگ مطلب یوز کر لیتے ہیں مطلب کر چکے ہوتے ہیں نا تو وہ مطلب اپنے رائے بتے اپنے یہ بتاتے کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے آپ لوگ ٹرائی مت کریں ہمم بلائنڈ ٹرسٹ ہات کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے اور تھوڑا دماغ بھی یوز کرنا چاہیے انسان کو کو اپنا اب کئی جگہ پہ آپ دیکھو کہ مطلب بولتے ہیں فیس پہ نیبو لگانے کا تو مطلب میں تو نہیں یہ کر ہوں ٹھیک ہے نیمبو یہ لیکن اگر نیمبو اگر فیس کو یہ کر دے گا ریڈنیس لا دے گا اگر بلیچ کر دے گا ریڈ
سکن پہ دپنڈنگ کر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر جو جو مطلب ریمیڈی بتا رہے اس کے اسکن پہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن آپ کی اسکن پہ نہیں کام کر رہا اچھا اس کے لیے تو آپ کو کیا نام ہے کوئی اچھے پروفیشنل سے یا تو ڈاکٹر سے آ کے دکھوانا پڑے گا کہ آپ کے اسکن میں کیا کام کرے گا کس چیز سے آپ کا پیس اچھا ہوگا وہ تو آپ کو وہی خود بتا پائے گا نا نالج ہوگی اچھی خاصی
ہاں وہی بات ہے نا تو اس لیے میں تھوڑا سا مطلب کہ یہ سب چیز پہ تھوڑا دھیان دیتی ہوں م مطلب ٹھیک ہے میں ٹر دیکھتی ہوں یہ کرتی ہوں لیکن میں ایک دم پورا پھر یہ نہیں ہو جاتی ہوں چلیے پھر ٹھیک ہے رکھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ